ہلو
اس میں
م ہلو آواز نہیں آ رہی ہلو ساز خراب ایک بھی باز ساز خراب ہو
ہلو
ہلو جی السلام علیکم اورھائی
فلام آواز آ رہی ہے آپ کو
جی جی جی جی آ رہی ہے بولیے
آواز آ رہی ہے
جی جی آ رہی ہے بولیے کیسے ہیں آپ
ماشاء اللہ اور بتائیے خیریست میں ہیں آپ
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں آپ بتائیں
جی میں
کیا آپ خیریت سے ہیں آپ کہاں
جی جی الحمد اللہ میں بھی خریش ہوں آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے صاف نہیں آ رہی ہے
اچھا اب آ رہی ہے
جی جی اب آ رہی
ہاں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ علم کے بارے میں آپ کہاں تک آپ کو جانکاری ہے
جی ایل میں ایل میں تو کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا تحفہ ہے ہے نا علم سے جہالت مٹتی ہے اور ایک جو انسان جس کے پاس علم ہوتا ہے نا تو وہ ایک روشنی کی طرح ہوتا تو وہ خود بھی روشن رہتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا رہتا ہے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہ آپ کے پاس جو بھی علم ہو ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو اس سے اگر جو ہمارا ہمارے جو ہم مل میں دوسروں کو دیں گے تو اگر ہمارے کہے ہوئے باتوں پہ کوئی عمل کرے گا ہماری بتائی ہوئی باتوں پہ تو کا سواب ہم کو بھی ملے گا اور ساتھ میں ساتھ اس کو بھی ملے گا
ماشاء اللہ بہت ہی نئے خیال ع کی جان کاری ہر مسلمان ہر ہندوستان کا باسندہ اگر اس علم کی جانکاری کے حساب سے آگے بڑھے گا تو ان شاء اللہ ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا کیونکہ اگر ہم کوئی بھی کام علم کی روشنی میں کریں گے تو اس کام کا جو کرنے کا طریقہ رہے گا
جی جی جی جی صحی بول رہے ہیں دل کو سکھ سکون بھی دیتا ہے علم کی روشنی اور ج حالت سے بھی دور کر ہے نا اور کیا کہتے ہیں انس کو بدل دیتا ہے اور جہالت کو دور کرتا ہے جو جو پرانے زمانے کی کی جو جاہلیت ہے اور اگر ہم جیسے سب جانکار ہو جائیں گے علم جان جائیں گے تو وہ دور کر سکتے ہیں انسان اپنے لوگوں کو کھانا دین کے راستے میں لا سکتے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر ہر ہندوستان سان کا ہر نمائندہ اگر علم کی جانکاری لے لے اور جو علم کی جانکاری لے کے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام کرے جیسے اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں اگر اس کی ہم روشنی لیں کہ کھانے کو کس طریقے سے کھانا ہے اگر ہم علم حاصل کریں گے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ ہم اسلام کے حساب سے اگر اس کو کھر نہ کھائیں تو اس کھانے میں ہم کو برکت بھی ملے گی اور اس سے ہمیں جو تازگی ملے گی وہ بہت ہی عمدہ قسم کی ہوگی
صحیح بولے ہیں بالکل آپ صحیح بولے ہیں ہمارے نبی نے فرماائے ہے کہ علم حاصل کرنے پر ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض کیا ہوا ہے نا علم کے لیے فرشتے اپنے بیچ میں بیٹھاتے ہیں ان کو ہے نا جو علم کی باتیں کرتے ہیں اگر ہم اللہ کا کر کرتے ہیں نا تو پورے زمین سے آسمان تک روشنی بکھیر دیتے ہیں فرشتوں کی ہے نا عرش کا سایہ ہو جاتا ہے وہاں پہ
ا
روز دس منٹ ہمیں اپنے گھر میں قرآن کا ترجمہ کوئی حدیث یا کوئی اچھی باتیں بتانی چاہیے پھر اس میں اپنے بچوں سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا پھر ہمیں بتانا چاہیے اپنے واقعات بتانا چاہیے ہمارے نبیوں کے اور جو بھی واق کیا گزرے ہیں نا وہ سب اپنے بچوں کو بتانا چاہیے اس سے ایمان تازہ ہوتا ہمارا اور ہمارے بچوں کو علم کی ج کی ا سیکھ بھی ملتی ہے
ماشاء اللہ بڑی ہی اچھی علم کی آپ کو جانکاری ہے جیسے آپ نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی بھی ماں اگر اپنے بچے کو چھوٹے سے ہی اگر علم کی روشنی بتائے اور علم کے اس کو فائدے بتائے اور اس علم کو وہ بچہ حاصل کر کے اپنی زندگی میں اگر آگے بڑھے گا تو ان شاء اللہ اللہ کی جاز سے یہ امید ہے کہ ہر بچے بچہ ایک کامیاب بچہ بنے گا اور ہر گھر میں ڈاکٹر انجینئر ایڈوکیٹ ہر ممالک میں جا کے ہندوستان کے کا بھی نام روشن ہوگا اسی کے متعلق ہمارے دیش کے کے وزیر اعظم محتزم نریندر مودی سے صاحب نے بھی ابھی ایک نئی اسکیم چلائی تھی آپ کو جس کی جانکاری ہوگی کہ جو ہے ہر گھر میں شکھا کا ابھیان ہونا چاہیے
جی جی جی بے شک بےشک بہت اچھی اسکیم ہے یہ مودی جی کی ہمارے وزیر اعظم مودی جی کی بہت اچھی اسکیم ہے یہ انہوں نے کہا کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ اور بیٹیوں کے مطلب جو پڑھائی پہ بہت زور دیا ہیں کیونکہ جب ایک بیٹی پڑھتی ہے نا تو وہ نسلوں کو روشن کرتی ہے اگر ایک بیٹی کے پاس علم ہے کیونکہ ماں کا گود جو ہوتا ہے پہلا مدرسہ ہوتا ہے بچوں کا تو ہمارے نبی نبی فرمائے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اپنے بیٹا اور بیٹی مجھ سے کسی ایک کوئل میں دے سکتے ہو تو آپ اپنی بیٹی کوئل میں کیونہ جو بیٹی ہوتی ہے وہ دو گھروں کو روشن کرتی ہے تو ان کے پاس نہ نسلوں کی کو بڑا کرنے کی ذمہ داری ہے تو اب اپنی بیٹیوں کو اپن کو بہت پڑھانا ہے دین دین کا بھی پڑھانا ہے دنیا بھی کہانی ہے تو ہمیں اپنی بیٹیوں کی پڑھائی پہ بہت زور دینا چاہیے
ماشاء اللہ بہت ہی اچھی عمدہ جانکاری آپ نے ہمیں دی اور بتائیے آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے اس وقت
جی الحمد للہ ابھی تو بارش کا موسم چل رہا ہے فی الحال میں اور اس س ابھی دو دن سے بارش نہیں ہوئی تھوڑی سی گرمی بڑھ گئی ہے فی الحال میں تو ابھی گرمی ہے آج
اچھا ہاں اصل میں آپ نے صحیح کہا اگر بارش اپنے صحیح وقت پر نہیں ہوتی ہے تو موسم میں کبھی گرمی بڑھ جاتی ہے کبھی اچانک امس بڑھ جاتی ہے اس کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ابھی ہر گھر درخت لگانے کا ابھیان شرو کیا تھا اور اس کے تحت انہوں نے ہر ہندوستان کے روڈوں پر ایک ایک درخت ہر ہندوستان کے باشندے سے لگانے کی التزا کی تھی ہم نے بھی اس میں حصہ لیا تھا اور ہم نے بھی کئی پیڑ لگائے آپ نے لگائے
جی بالکل ہمارے گھر میں بہت سارے پیڑ درخت لگے ہوئے ہیں چھوٹے بڑے سبھی طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں ہمارے مودی جی جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ بہت اچھی اچھی نئی نئی اسکیمس چلاتے رہتے ہیں فی الحال میں تو اگر ہم سب عمل کریں گے تو ہمارے لیے وہ طرح ہماری عوام کے لیے بہت فائدے مند ہوگا ہے نا اور جو ہوتا ہے نا وہ صرف کتابوں کا نام نہیں ہوتا ہے زندگی کا تجربہ ہوتا ہے بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں نیچرس کو دیکھنا کہ اللہ پاک نے ہمارا کتنا بہترین نیچر بنایا ہے ہے نا اس میں ہر ایک چیز ایک دم پرفیکٹ بنائی ہوئی ہے
بالکل آپ نے صحیح واضح فرمایا ہمارے ایک د صاحب تھے انہوں نے بھی ہمیں یہ سکھایا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں دو لوگوں سے دوستی بہت ضروری ہے رکھنا ایک اپنے عمر سے جو کہ آپ سے آپ کے والد سے بھی عمر میں دراز ہوں اور ایک بچوں سے اگر آپ ان دو لوگوں سے اپنی دوستی رکھیں گے تو آپ کو دونوں طریقے کی زندگی کیسے جینا ہے یہ تجربہ بھی حاصل ہوگا اور آپ جب ضعیف لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو ان کی زندگی کے اعتبار کے جو ان کی ساری کارگزاریاں ہوتی ہیں وہ اپنی بتائیں گے تو اس سے بھی آپ کو بہت نفع ملے گا اور جب آپ بچے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بچوں کی جب آپ سیتانیاں دیکھیں گی شرارتیں دیکھیں گی تو اس سے آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ اپنی زندگی میں ہم نے کیا کھو دیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا پانا ہے آپ بتائیے اس کے بارے میں
بالکل صحی بولا آپ نے آپ نے بہت بہترین بات کی ہے ہمیں اپنی زندگی دونوں پڑاؤوں سے نا بہت بڑی سیکھ ملتی ہے ہمیں بچوں کے سھ مل کر اپنی ٹینشنس اپنی ساری چیزیں بھولنے کا بھی ہے نا وہ بچے ہنر رکھتے ہیں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں ہماری جو جتنی بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا بھول جاتے ہیں اور بڑوں سے نا ہمیں بہت سیکھ ملتی ہے کیونک ب بڑوں نے نا دنیا دیکھ رکھی ہے اور ان کے تجربوں سے ہمیں سیکھنے سے ا بہت فائدہ ہوگا
جی ہاں صحیح کہا آپ نے اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ہمیشہ ہمیں ان دوں کے بعد پھر ہمیں اپنے استاد کی باتوں کو بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں لانا چاہیے کیونکہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ماتات کے بعد باپ کے بعد ایک ایسا ہم کو پیڑ ہوتا ہے وہ جو ہمیں چھایا بھی دیتا تا ہے دھوپ بھی دیتا ہے یعنی اس سے آوازیں یہ سمجھیں کہ چھایا ایسے دیتا ہے کہ وہ ہمیں علم کی ہر جانکاری دیتا ہے اور دھوپ ایسے دیتا ہے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ ہمیں مارتا ہے ڈانٹتا ہے اور اس کی اس مار اور ڈانٹ میں جو پیار چھپا ہوتا ہے وہ الحمد للہ ہماری پوری زندگی وہ ہمیں ایک کامیابی حاصل کرنے کے لیئے کام آتا ہے آپ کا کیا خیال ہے بہن
بہت بہت بڑھیا بہت عمدہ آپ کا خیال آپ کا خیال سن کے مجھے بہت خوشی لگی کہ آج کے اس زمانے میں آپ اتنا اپنے امی ابو کی سیکھ کو اتنی اہمیت دیا آپ نے اور جو علم ہمیں اپنے امی ابو سے ہمارے کیا کہتے ہیں وہ ان سے عالموں سے ہمارے استادوں سے ہمیں ملا ہے ان پہ ہمیشہ ہمیں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جو علم ہوتا ہے نا وہ چھپانے سےک کم ہوتا ہے اور بتانے سے بڑھتا ہے جو سیکھ کر سکھا دے وہ علم دو گنا ہو جاتا اور علم کے ساتھنا ہمیں ادب بھی ضروری ہے بنا ادب کے علم گھمنڈ بن جاتا ہے اور گھمنڈ اندھیرا لاتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے علم صرف جاننا ہی ضروری نہیں ہے علم کو اگر آپ کو اس کی معلومات ہو گئی ہے تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس معلومات کو ہم اپنے بھائی اپنے اپنے بہن اپنے دوستوں اپنے رشتے داروں کو پہنچائے ان شاء اللہ جب ہم یہ ساری چیزیں کریں گے تو ہمارے جو عوام میں ایک الگ فضا مہنکے گی ہمارا ملک اس پورے ورلڈ میں سب سے نمبر ون ہو جائے گا سب سے سے اعلہ ہو جائے گا ان شاء اللہ
ب ہمارا انڈیا اس لیے تھوڑا سا بھی وہ ہے کیونکہ ہمارے جو ہمارا جو ملک ہے نا وہاں پر نا کر کر سکھانے کا وہ نہیں ہے چیزیں ہر چیزیں کتابوں میں بس ہے اگر ہمارے انڈیا میں بھی کر کے لوگ سیکھ نے لگے نا تو ہمارا انڈیا بھی آج سب سے آگے ہو جائے گا آگے چل کر
نہیں نہیں ان شاء اللہ ہم اور آپ اس کی شروعات کریں کہیں سے بھی اگر ایک روست کی شروعات ہوتی ہے تو اللہ چاہے گا ہر اس مقصد میں کامیابی ملے گی اور پھر ان شاء اللہ ہمارا ملک اس پورے جہاں میں سب سے اچھا اچھا ہو جائے گا یہی ہمارے وزیر اعظم کی بھی سوچ ہے
جی جی سارے جہاں سے پیارا ہندوست ہمارا آپ سے بات کر کے بہت خوشی ملی آپ سے آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا انشاء اللہ آسکوم اپنی زندگی میں لانے کا کوشش کریں گے
انشاء اللہ آپ سے ہی بات کر کے بہت اچھا لگا اور ان شاء اللہ آپ کی بتائی ہوئی راستوں پہ چلیں گے اور ان ششاء اللہ کامیابی حاصل کریں گے اللہ حافظ
جی جی اللہ حافظ
سنا تھا
تو ہو